ہلو ہیلو ہلو
ہیلو
السلام علیکم ہلو ہلو اری اری اری مری اری کیا اپ کو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ سب جناب جناب سب کہہریت
ہاں ماشاء اللہ ب سھ کہہریتے ہیں اور کھانا لائی
جی کھانا کھا لیا
اچھا کیا پکایا تھا آج آپ کی
آاں جاںم ہم لوگوں نے ھم لوگو نے دار بنائی تھی ماشاء اللہ ابو جناب ہاں بولو آواز آ رہی ہے مجھے
کیا پکایا تھا آج آپ کے گھر پر
میرے گھر پر آج دال بنایا تھا
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ویسے نا گرمیوں کے دنوں میں دال وغیرہ کھانا صحت کی ٹھیک اچھا رہتا ہے اب ویسے نا میں سوچ رہی کی کیوں نہ آج ہم میلے کے بارے میں گفتگو کریں
جی دیکو اچھا تو لگتا ہے سب چیز دیکنے میں آپ کو پتا آتے کیا ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں نا میلے کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا نئی دکان لگتی ہے دیکھو ان ایک دکان لگتی ہے اگر ہم جاتے ہیں نا ملے کے اندر آ نے دیکھ ہوگا کی وہاں پے جولے ہیں دکانیں ہیں وہاں پے خریداری کرتے ہیں ہم لوگ تو دیکھو ماجہ آتا ہے گھومنے کا مطلب الگ ماجہ آتا ہے جب ہم فیملی کے ساتھ جاتے ہیں نا تو کوئی چیز خریدتے ہیں تویکھو وہاں پے ماجہ آتا ہے ہمیں
جی ہاں ماساء اللہ بالکل صحیح فرمایا ویسے نا مجھے بھی میلہ دیکھنا بہت پسند ہے میلے میں نا بہت بڑا رنگبرنگا ریڈ وغیرہ ان کو دیکھ کر نا اور بھی کو دیکھ اور کوچی کا ماحول دیک تو نا مجھے بے حد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اسی کے ساتھ میں
جی ماشاء اللہ دیکھو ہر چیز میں گھومنے میں ماجہ آتا ہے نا یار جی آپ نے دیکھا ہوگا کی ہم لوگ کہیں تو جاتے ہیں نا میلے کے اندر آپ دیکوگے وہا نئی دکان لگ دیتی ہے کوئی کس کی کوئی کس کی تو انپ انیک دکان لگی رہتی ہے آپ کو پتا ہے کوئی کس کی دکان لگاتی تا ہے کوئی آپ نے دیکھا جھولے بھی کتنے ملتے ہیں آج کل
بڑے بڑے اور بچے ہوتے ہیں بچے سبھی کا آنند لیتے ہیں اور مجھے نا جھولے میں جھولے میں بیٹھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے اسی لیے میں
جی ماشاء اللہ آپ نے دیکھا جھولے کتنے بڑے بڑے دہتے ہیں وہاں پر دیکھو کہیں جھولے تو اتنے بڑے بڑے رہتے ہیں ماشاء االلہ دیکھو ڈر لگتا ہے گھومنے میں چکر آ جاتے ہم لوگ ہم میں ایک بار گیا تھا نا بتاؤں آپ کو ہیلو میں بتاؤں آپ کو میں جی میں ایک بار گیا تھا میرے دوستوں کے ساتھ تھا نا گھومنے تو ان لوگوں نے کیا کرا مجھے جھولے میں بیٹا لیاٹھیک ہے نا تو وہ پتا جھلا جب نیچے آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے وہ ہمےکھائی میں پھینک رہا ہے جب اوپر جات نا ہم لوگ جب تو ماجہ ہم لوگوں کو دیکھو الگ ہی چلتا ہے مطلب وہاں کا آپ دیکھو گا ایک جھلا کو چلائے گی دیکھو چاروں پاۓ گھومنے والا جو ماشاء اللہ وہ ڈر لگتا ہے آدمی کو گھومنے میں ان میں تو دیکھو جھلو کا پتا نہیں ہے نا کبھی کوئی نٹ ڈیلا ہو جائے تو دیکو گننے ڈر لگا رہا ہے آج کل
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل آپ نے ویسے نا مجھے نا وہاں پر میری میں اپنےشوہر کے ساتھ میں گئی تھی تو جو میرے بچے تھے کپڑے خریدے کچھ کتابیں خریدی بس کی کئی دکانیں بھی نا میلے میں جا کر بہت اچ کہانی کتاب اور نا مینے بچو کئی چھوٹے چھوٹے کلونی بھی بڑے کلونی بھی چھوٹٹی کالونی بھی دونوں
دیکھو آج کل کیا ہے بچے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں دیکھو لڑکی ہوئی تو لڑکی دیکھو سامان لیتی ہے نا آپ کو پتا ہے کی دیکھو ان کو کپڑے پسند آتے کپڑے لیتے ہیں دیکھو ہمیں زیادہ تر تو دیکھو میلے میں کھانا پینا اچھا لگتا ہے آپ کو پتا وہاں پر دکان لگتی ہے ہے نا تو دیکھو کوئی گول گپے بیچھ رہا ہے تو کوئی کا آئس کریم کھا رہے ہیں بچے کوئی بس دیکھ لو آپ انیک چیزیں ملتی تھ وہ کھانے کی اور بچوں کو زیادہ کرتے کھیلونوں کا بہت شوق رہتا ہے وہ معصوم بچے ہوتے ہیں نا وہ ماشاءالله دیکھو بہت شوق رہتا ہے کھیلونوں کا تو کیا کرتے ہیں زیادہ ضد کرتے ہیں رونے لگ جات ہیں ہم کو کھیلونے چاہیے کھیلونے چاہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح پتا ہے آپ کے بچے رونے لگ لگ جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کی میلے میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں کتنی بے کار ملتی ہے سڑی ملتی نا کھانے سے ساری بیماری
جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلے میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ تو تیار ہو کے جا تے ہیں نا کیوں جاتے ہیں میلے دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کیااکثر کیا ہوتا ہے کہ میلوں میں بھی نا بھیڑ بھڑ انی رہتی ہے کہ گرمی کی وجہ سے نا آدمی گھومناپسند نہیں کر رہا جو آ پنے دیکا ہوگا کی کیا وہاں پر بھیڑ بھاڑاتنی یہ کی گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو ابھی کسی کے جھولے ہمیں جھولے میں گھومنے کا من کر رہا ہے تو وہاں پر لائن لگانا پڑتا ہے اگر کسی چیز اگر گول گپے کھانے ہمیں کو آئس کھانا ہو تو وہاں پر بھی لائن لگای ہوئی رہتی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں پر لوگ باغ میں جاتے ہیں کی جن ان کے سکھیا بہت زیادہ ہے مطلب جیسیے کی کسی گاؤں میں پڑتا ہے نا تو سٹی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں وہاں پر دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کی کیا ہوتا ہے آج کل تو گائیک کلاکار اور آتے ہیں گانا گانے والے ڈانسر چور آتے ہیں میلے کے اندر جو میلے کی کیا رونق بڑھ جاتی ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل نا ہمارے یہاں پہ تو نا شام کے ٹائم میلا ہوتا ہے تو شام کے ٹائم نا لوک گیت لوک نرت اور نا شاندار کارکرم ہوتے ہے اور کلاکاروں نے بہت سندر یہ کلاکار ہوتے ہیں جو اور درد کا درد کوٹتے ہیں نا وہ خوب تالیاں بجاتے تونا بےحد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی آپنے جب کیا ہوتا ہے میں بتاؤں آپ کو کے میلے میں ہم تو جاتے تو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر تو دیکھو وہاں پر سنکھیا کتنی ہوتی ہے لاکھوں لوگ جاتے ہیں کم سے کم کیوں جاتے ہیں کیونکہ دیکھو وہاں پر سرکس والے انیک سرکس بھی آتے ہیں جو سرکس دکھا کے ہمارا منورنجن کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میلے میں اتنے سرکس ہوتے ہیں کی ٹکٹ کرتا ہے ہر چیزوں کا مطلب ہم جاتے ہیں نا سرکس دیکھنے کیلئے تو وہاں پردیکھو سو روپئے بھی لے لیتے ہیں ہم سے پچاس بھی لے لیتے ہیں ہم جھولے میں بیٹھتے ہے تو دیکھو میڈیم چارج ڈیڑھ سو بھی ہوتا ہے کسیکا سو بھی ہوتا ہے کسیکا پچاس بھی ہوتا ہے توکیوں ہوتا ہے کیوں ہم لوگ کیا اس ان ٹائم پہ کیا ہے ج ہمیں پیسہ نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ جو چیز پسند آ گی نا ہم کو تو ہم لے لیتے ہیں کیوں لے لیتے ہیں کی ہمیں پسند ہے ہمارا بچہ رونے لگ جاتا تو دیکھو جو چیز پسند آتی ہے نا بچوں کو وہ لے کے مانتا ہے وہ
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما ہے آپ نے ویسے نا مجھے تو میلے میں سانسکریتک کریکرم منورنجن کے سادھن ہی ہوتے ہیں
جی آپ سب خاص کر دیکھا ہوگا کی کیا کرتے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے کی میں دیکھا میلے کے اندر کیا ہوتا ہے سب جاتے تو ہیں لیکن دیکھو زیادہ تر کیا ہو وہاں پر میلوں میں چوری زیادہ ہوتی ہے جیسے جو ہمارے جو ہم پرس میں پیسے لے جاتے ہیں نا آج کل کیا ہوتا ہے جیبوں میں سے پیسے نکال لیتے ہیں کسی کا موبائل نکال لیتے ہیں کیوں دیکھو نیل میں جاتے ہیں ن ہم ساتھن ہی جانااہے ہم میلے میں جاتے ہے ہم سودھانی سے جانا چاہیے ہم لوگوں کو کیونکہ دیکھو زیادہ کر کیا ہوتا ہے لوگ باگ کیا ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں جو چور ہوتا ہے نا لک آج کل کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا چلتے ہوے آدمی کی جیب کاٹ لیتے ہیں جدا کر میلے میں کیا چوری ہوتی ہے ہم کو پتاہیں کیا ھان
ماشاء اللہ بالکل اذان ہمارے یہاں پہ بھی ک کئی بار چوری ہوئی ہے کا کان کا کٹ
بٹ
میرا فون لے گئے چھین کے
دیکھو ہم میلے میں جاتے تو ہیں لیکن دیکھو ساودھانی ہمارے اوپر رہتی ہے وہاں پہلے لکھا ہوتا ہے بورڈ پر کی ساوھانی ساودھانی ستک رہے مطلب ہمیں لوگوں کو ستک رہنا چاہیے کی دیکھ ساھانی ہم میں ہوگی تو مسالہ دھو چوری بھی نہیں ہوگی
جی ہاں ماںشااللہ بلکل بالکل صحیح فرمایا جھی آپ کو نا اور جو میں نا جو کاام کے لوگ ہوتے ہیں ساتھ آ کر کچی مناتے ہیں زیادہ تر نا شہروں میں میلہ لگتا ہے اور میلہ نا جو استانی جا پانی ہوگ کتنا لابھدائ ان نے ان کا جو سامان سامان
دیکھ گا آپ نے دیکھا ہو گا میلے میں کیا ہوتا ہے آج کل کی دیکھو پولیس والے رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں ہمارے سورکشا کے لیے توھر پولیس والوں کو کیا ہر چیز کے ہر چیز کی سویدھا کون دیتا ہے ہمیں پولیس والےدیتے ہےنا اب میلے میں لڑائی ہوتی ہے تو دیکھو پولیس والے سل جاتے ہیں چوری ہوتی ہے تو ان کو ان کو پتا ہوتا ہے تو کیوں ہوتے وہ ہمارے سورکشا کے لیے ہوتے نا وہ چیز ہم ہم سورکشت رہ سکتے جب تک ہم سورکشت نہیں نا تو باہر کا کوئی سورکشت نہیں نا
جی ہاں ماشاء اللہ آپ سہی فرما رھے دیکھ کرنا تو اچھا لگتا ہے مجھے تو
جی ماشاء اللہ دیکھو کیا ہوتا میلے میں بھی ہم لوگ بھی جانا پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ دیکھ اچھا لگتا ہے ہمیں جانے کا مطلب کسی جگہ پندرہ دن کا میلہ بڑھتا ہے تو کسی ایک جگہ ایک مہینے کا بڑھتا ہے تو مسئلہ دیکھو جگہ گا ہمیں نا زیادہ جدہ خران چاہیے ا ہم میے میںاتے ہیں ن تو کچھ سیکھنے کو متا ہمیں کچھنے کو نیا نیایکھنے کو ملتا کی ملتا ہے کیونکہ وہاں پر ہم جائیں گے نا جب تویکھ پائیں گ نا وہ چیزیں اگر آپ جاؤ گے نہیں میلے میں تو کیا دیکھو گے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل صحیح فرمایا ویسے نا میلے میں جانا بھی ضروری اور ساودھانی برتی
جی ماشاء اللہ توآپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو کیا بچے لوگ جاتے ہیں زیادہ کرو میلے میں دیکھو کی چاہتے ہیں ھ بچوں کو کیا ہے کھلونا کا لینے کا شوق ہوتا ہے کھے پینے کا شوق ہوتا نا گھومنے کا زیادہ کر تو دھو جھولے میں بچے زیادہ جھولے کھاتے ہیں تو جھولے میں ان کو مزہ آتا ہے آپ نے دیکھو گا ایک پرک کے جڑو چلتے ہیں کوئی بچوں کے لائق بڑے کے لائق بھی چلتا ہے اور ہم جیسے ہی جھولے بیٹے نا ماشاء اللہ دیکو سب کی پرچی کرتی ہے نا چلو ٹھیک ہے آپ سے بات کروں تواچھا لگا السلام علیکم
جی مجھے شع کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ